وعلیکم السلام السلام علیکم
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
وسے ہی بیٹھا تھا چائے پی رہا تھا آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھی تھی
ٹھیک ٹھیک سکول آئی تھی
نہیں تم
ہاں میں گیا تھا
اچا ٹھیک ہ آپ گئے تھے اسکول ویسے
ہاں ہاں میں گیا تھا
آج میرا خیال ہے کہ ہم کیمکلس کے بارے میں بات کریں یہ ایک بہت انٹرسٹگ ہے چف کیا
کیمیکل
ہاں
بالکل ہم روزانہ زندگی میں کیمیکلس کا نام سنتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیمیکلس اصل میں کیا ہوتا ہے
کو کیستے ہیں مدے کو مدے کو ہیں جو کسی خاص ترکیب یا کمپوزیشن پر مبلی ہو پانی بھی ایک کیمیکل ہے اور ہوا میں موجود آکسیجن بھی کیمیکل ہے
یہ بات سن کر بہت سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کیا کیمیکل صرف نقصان دہ چیزیں ہوتی ہے
جی ہاں حقیقت یہ ہے کہ ہر کیمیکل نقصان دہ نہیں ہوتا بہت سے کیمیکلس انسانی زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں مثال کے طور پر دواؤ میں کیمیکلس ہوتے ہیں جو مریضوں کو صحت م
اس کا مطلب ہے کہ کمی کر اس کے بغیر ہماری زندگی یہ بہات مشکل ہو گئی ہے
اگر صابون ٹتھ پیسٹ میڈیسن فرلائزر اور پینس نہ ہو تو ہماری روزمرہ زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی
مجھے لگتا ہے کہ کیمس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہوگی
ہاں کریم دور میں لوگ مختلف مختلف مدوں کو ملاک گائز نئے مادے بناتے تھے اس وقت کیمسٹری کو اج جس نے ترقی یافتہ علم نہیں مانا جاتا تھا لیکن لوگ تجربے کرتے رہتے تھے
ٹھیک ٹھیک ذر آپ ہی پھر سے بتیا معدا مادی
ہاں قدیم دور میں لوگ مختلف مادوں کو ملا کر نئے مادے بناتے تھے اس وقت کیمسٹری کو آج جتنی ترقی یافتہ علم نہیں مانا جاتا تھا نا لیکن لوگ تجے تجربے
ہ تجرب کیا بتایا آپ نے
تج بھی تج بھی
ٹھیک ہے آج کل کیمسٹری آج کل کیمسٹری سائنس کی ایک بہت اہم برانچ ہے
بالکل کیمسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ مادی کس طرح بنتے ہیں کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح نئے کمپاؤونڈز تشکیل کرتے ہیں
کیمیکل رئیکشنز کے بارے میں تھوڑا بتاؤ
جب دو یا دو سے زیادہ مادے آپس میں مل کر نئے مادے بناتے ہیں تو اس عمال کو م ریشن کہتے ہیں مثال کے طور پر لوہے پرس تنگ لگنا ایک کیمکل ریئشن ہے
اچھا تو کوکنگ میں بھی کیمکل ریئشن ہوتا
جی ہاں جب ہم روٹی پکاتے ہیں کیک بیک کرتے ہیں یا چائے بناتے ہیں تو مختلف کیمیکل سب دلیا وہاں کیا ہوتی ہے
یہ بہت دلچسپ بات ہے میں نے کبھی اس اس سے پہلے نہیں اس سے پہلو سے نہیں سوچا تھا
ہ
سائنس کا حصل نہیں یہ ایک کہ وہ عام چیزوں پر پیچھے موجود اسباب کو سمجھتے ہیں
انڈسٹریز میں کیمیکلس کا کیا کردار ہے
انڈسٹریز کیمیکلس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ٹیکسٹائل انڈسٹری انڈسٹری پلاسٹک انڈسٹری اور ایگریکلچر سب کیمیکلس
ایگرییکلچر میں ل کس طرح استعمال ہوتے ہیں
کھیتوں میں فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈس استعمال کیے جاتے ہیں فرٹیلائزر پودوں کو غذایات دیتے ہیں اور پیسٹیسائڈ فصلوں کو نقصان پہنچانے والی کھیروں میں سے بچاتے ہیں کیڑوں سے بچات جاہے ہیں
لیکن میں نے سنا ہے کہ پسٹ س کو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں
کے بعد درست ہے ا گگر پیسٹسائڈس حد سے زیادہ یا غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو زمین پانی اور انسانی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے
ا تو پھر ان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے
بالکل ہر کیمیکل کو اس کی انسٹرکشن کے مطابق استعمال کرنا بہت ضروری ہے
گھروں میں کون کون سے کیمیکلس عام طور پر موجود ہوتے ہیں
ڈٹرجنٹس بلیچ فلور کلینر شیمپو پرفیوم اور انسیکٹ اسپریز سب کیمیکلز کی مثالیں ہیں
ہ لیبورٹریز میں ہلو لیبورٹریز میں کیمیکلز کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہوگی
بالکل سائنٹسٹ گلؤز گاگلس اور لیب کوٹس پہنتے ہیں تاکہ کسی بھی نقصان سے محفوظ رہ سکے
نہیں کچھ کیمیکلس رنگ دار ہوتے ہیں جب کہ بہت سے کیمیکلس بے رنگ ہوتے ہیں پانی اور الکحل اس کی مثال ہے
کیا کیمیکل صرف
نہیں بہت سے کیمیکلز فطرت میں موجود ہوتے ہیں درختوں پودوں اور جانوروں کے اندر بھی کیمیکلس پائے جاتے ہیں
ہیومن باڈی میں بھی کیمیکلس ہوتے ہیں
جی ہاں ہمارے جسم میں ہزاروں قسم کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو زندگی کے عمل کو جاری رکھتے ہیں
مثال مثال دے سکتی ہے
انسولین ہارمونز اینزائمز اور ڈی این اے سب کیمیکل کمپاڈنٹس ہیں جو جسم کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں
مطلب ہے کہ کیمسٹری بایولوجی
بالکل بائیو کیمسٹری ایک ایسا فیلڈ ہے جو زندہ مخلوق کو اندر موجود کیمیکلز کو مطالعہ کرتی ہے ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو
انورٹ پر کے اثرات کے بارے میں کیا کہو گی
کیمیکلس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہو سکتے ہیں کچھ کیمیکلز پانی صاف کرنے اور بیماریوں سے بچاؤ میں مدد کرتے ہیں جبکہ کچھ پلیوشنز کا سبب بن سکتے ہیں ہلو ہلو
بنتا ہے نا
کیا
پلاسٹک بھی کیمیکل سے بنتا ہے نا
جی ہاں پلاسٹک مختلف کیمیکلس کمپاڈ سے تیار ہو ہیں یہ بہت مفید ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال ماحولیاتی مسائل پیدا کرتا ہیں
سائکلنگ اس مسئلے کا حل ہو سکتا
کانا بند کرو پھر کاؤ گے
اچا ٹھیک ہے
کافی حد تک ریسائلنگ سے ویسٹ کم ہوتا ہے اور ماحول کو بیلنس میں مدد ملتی ہے
جی ہاں جی جی
اور بتائیے آپ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور آپ کو پتہ ہے جو وہ ہوتے ہیں نا فارمیکیوٹیکلس انڈسٹری
ہاں جو یہ ہوتا ہے نا فرمیٹی فر جی آپ نے کیا بتایا ابھی بہت اہم رہی ہوگی
جی ہاں میکسی انسٹالمنٹ کی تیاری میں کیمسٹری اور بای دونوں نے اہم کردار ادا کیا
سکول میں کیمسٹری پڑھتے وقت بہت سے سٹوڈنٹس کو مشکل
اس کی وجہ یہ ہے کہ کیمسٹری میں فارمولاز اور ری ایکشنز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر پریکٹیکل ایگزمپل دی جائے تو یہ بہت اسان ہو دلچسپ لگ
میں سمجھتا ہوں کہ میں کل کی معلومات ہر شک
بالکل کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ استعمال ہونے والے کیمیکلز کو محفوظ طریقے سے استعمال کر سکیں
کیا گرین کیا گرین کیمیکلز کا کانسپٹ بھی موجود ہے
جی ہاں اگین کریمس گرین کیمسٹری کا مقصد ایسے کہ میں کلز اور پروسیس کرنا ہے جو ماحول کے لیے کم نقصان دہ ہو
یہ بہت اچھا خیال ہے
اج کل دنیا بھر میں سٹینیبل اور انوائرمنٹل فرینڈلی ٹیکنالوجیز پر زور دیا جا رہا ہے
کیمیکل اس کی وجہ سے بہت سے انٹرسٹریز ترقی کر
کے ساتھ ہی ذمہ داریاں اور احتیاط میں ضروری ہے تاکہ انسان اور ماحول دونوں اس نے
اج گفتگو سے مجھے یہ سمجھ ایا کہ میں کل صرف ایکٹری یا لیبٹریز کے تک محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ ہے
اتے ہیں جو دوائی لاتے ہیں جو کپڑے پہنتے ہیں اور جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان سب میں کیمسٹری کسی نہ کسی صورت میں محدود میں
کیا
جی جی
موجود ہے جی جی بہت خوب اج میں نے کیمیکلز کے بارے میں بہت
میں بیس موضوع پر بات مل کے خوش ہوئی علم حاصل کرنا اور دوسروں پہنچانا ہمیشہ فائدے مند ہوتا ہے
شکریہ اگے تک ہم کسی اور دلچسپ باتیں فرما رہے کریں گے اللہ حافظ